ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ سب خیریت
بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ہیلو
جی فرمائیے ٹھیک ہے جی آ رہی ہے آ رہی ہے
ہاں ہاں صاحب آ رہی ہے
جی بہت دھیممی آ رہی ہے آپ شاید فون کے قریب جائیے تھوڑا سا
ہیلو
ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے جی
سب خیریت
جی شکر اللہ کا آپ سنیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اور بتائیں
بس شکر اللہ کا آپ سنیں آپ کے وہاں کیسا موسم ہے
یہاں تو بارش ہو رہی ہے
جی ہمارے یہاں بھی بارش ہی ہو رہی ہے ابھی تک تو اچھی دھوپ تھی اچھی خاصسی دھوپ تھی تو بھی بارش ہو رہی ہے میری حساب سے زیادہ ٹائم نہیں رہی کہ بارش تھوڑی ہی ہوگی پھر پھر سے دھوپ آ جائے گی
آ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آج ٹاپک کم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر
جی بے شک کیوں نہیں یہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں نقصانات بھی ہے دیکھیے یہ تو ایک اگر ہم کہہ لیں ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اگر نقصان داک ہے تو تو دوسرا فائدہ بھی دیتا ہے
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا بھائی جان ا سوشل میڈیا کا مجھے تو زیادہ تر فائدہ دکھ رہا ہے آج کے زمانے میں کیونکہ ہر کوئی ہر کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا لے رہا ہے اور ریل بنا لے رہا ہے بہت لوگ اس کو اپنا ایک سائڈ بائی سائڈ انکم سورس بنا کے رکھے تو اس وجہ سے عام آدمی لوگ کے لیے بہت ایک فائدے مند اور کام لائق چیز ہے لیکن کچھ لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں جیسے بس ریلس سکرول کرنا پورے ٹائم ویڈیوز دیکھنا شارٹ ویڈیو دیکھنا ہم ویسے دونوں طرف سے دونوں کا اپ نے بولا نا سکے کا دو پہلو ہوتے ویسے ہی تو ہم کیسے سوشل میڈیا کو کو یوز کرتے ہیں ہمارے اوپر ہے آپ کا کیا رائے ہے
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی یہ تو ہم پہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کیسے استعمال کرے دیک کہے اگر ہم فون کی بات کر لے تو بہت سارے ہمارے پاس ایسے بھی بندے ہیں یا ویسے بھی ہمارے پاس نوجوان ہیں یا طالب علم ہے جس فون کا اچھے استعمال کرتے ہیں وہ پڑھائی کے لیے یا کوئی اور اپنا کام وعیرہ یا اپنی اپنی ذاتی جو بھی ان کے لیے ہوتا ہے جن سے ان کے لیے جو ان کے لیے فائدے کے مند ہے فائدے مند ہے تو وہ وہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ایسے بھی ہے آپ نے صحیح بات فرمائی کہ وہ دن بھر خالی فون چلاتے رہتے ہیں تو وہ اس کا نقسان ہے یہ تو اب ہم پہ ہی ہے کہ ہم کس چیز کو کیسے استعمال کریں
جی جی جی بھائی جان یہی ہے تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو کس طریقے سے یوز میں لیتے ہو
جی بے شک ہاں آپ نے صحی بات کر میں دیکھیے سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں دیکھیے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ بھی ہو جائے تو وہ ہمیں ہم اپنے گھر پہ دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے مطلب جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور بہت ساری نیوزی خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں یا کبھی کبھار تو ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کوئی کوئی مووی ہو گئی یا کوئی کامیڈی شو ہو گیا یا اور کوئی ہنسی مذاق کا ویڈیو جس سے ہم خوش ہو جائیں
جی جی جی انٹرٹینمنٹ لائک بہت کچھ ہو گیا آج کل تو فون میں اور ہر کسی کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اسی وجہ سے ہر کوئی کوان بھیٹرٹینمنٹ والے زیادہ تر بن رہے ہیں آج کل اس وجہ سے میں بہت اچھا بولا کہ خوشی کے لیے دیکھ لیتے ہیں موویز جی بالکل اور پایا جیسے دیکھیے ہم اپنے سوشل میڈیا یا فون کا یوز کے لیے پڑھائی ہو گیا پڑھائی کر سکتے آپ اس میں ہیلپ میں لے لو سوشل میڈیا آپ اپنا بزنس کو یوز میں لے لو ٹرانسپورٹ کے یوز میں لے لو ایڈورٹائز کرو یہ بہت سارے کافی اپارچونیٹی ہو گئی ہے جس سے ہم سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں
جی بے شک آدتو
جی جی جی فرمائیں بولیے
جی آدی تو ہمارے پاس ایسے بھی میں ان بندوں کو جانتا ہوں جو اپنی جو ہے ان کی دکان وہاں سے اتنا نہیں کماتی جتنا وہ سوشل میڈیا سے کماتی ہیں وہاں سے بزنس کھڑا کرتے ہیں
بالکل
اور بہت سارے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی دیکھی بہت ساری تو ویڈیوز بنا کر اپنی پیسے بھی کماتے ہیں دیکھیے یوٹٹیوبر ہو گئے وہ تو دن کے پچاس پچاس لاکھ آدھے تو ایک ایک کروڑ بھی کام آ لیتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا
جی بالکل صحیح کہا آپ نے
وہ تو ان کا کچھ کمانے کا ذریعہ بن گیا اور ان کی زندگی جیسے آپ اگر جانتے ہ گے سورو جوشی کو
جی جی جی بالکل
انہوں نے اپنی لائف کیسے سدھاری وہ آج ایسی اچھی لائف جی رہے ہیں ایسی زندگی جی رہے ہیں جو ان کو مرضی ہوگی ب لائیں گے گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں بہت ساری ہیں اور جو بھی خوشیاں ہیں وہ تو انہوں ان کو سوشل میڈیا ہی نہیں دی نا لیکن ہم اس نے اس ٹائم کا بھی اور اس چیز سوشل میڈیا کا بھی اچھے سے استعمال کیا ہے
جی بھائی جان بالکل بالکل
اب وہ لوگ ہیں جو دن بھر دیکھتے رہتے ہیں ان کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایسا اثرات ہے یہ سو نہیں رہے ہیں یا اور کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے ان کے دماغ میں
ابھی کافی فلحال میں کافی نیوز آیا تھا کہ بچے پب جی کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں جس میں وہ دن بھر فونوں میں لگے پڑے رہتے ہیں گیم کھیلتے ہیں ریل دیکھتے رہتے ہیں آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ریل بنانے لگے یہ سب پڑھائی کی عمر کرنے میں کھیلنے کودنے کے جگہ پہ ماں باپ کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے کہ کون سے بچوں لوگ کا من بہلا دیتے ہیں فون دے دیتے کچھ بھی تھوڑا سا بھی روے گا تو فون ہاتھ دہرا دیں گے کہ بچہ ہمارا شانت ہو جائے تو یہ مجھے ایک طرح سے غلط لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے
جی بے شک ہاں آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو اس دن اگر کوئی بچہ روتا تھا کسی بھی چیز کے لیے مانگتا تھا کچھ ہوتا تھا تو اس ٹم اسے کچھ کھانے کی چیز ہو گئی یا دے نی کی چیز ہوتی وہ دےکےچپ کر آتے تھے لیکن آج کل کے زمانے میں اگر کسی بھائی کو کھانا ہے تو فون تھما جاتا ہے بیٹھنا ہوتا ہے تو فون تھمایا جاتا ہے سونا ہوتا ہے تو فون تھمایا جاتا ہے کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو خالی فون ہی فون رہتا ہے اس کے ہاتھ پھر ہم بولتے ہیں کہ نہیں بچہ بگڑ گیا ہے یہ فون کے بنا نہیں جب ہم نے اسے اس چیز کے عادت ڈال دی تو پھر وہ کہاں سے ہوگا
جی جی اور ویسے تو ہمیں اپنا جی جی بالکل لگتا ہے کیونکہ ویسے سوشل میڈیا ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کو دیھکنا چاہیے ریل دیکھنا چاہیے یوٹیوب وب دیکھنا چاہیے وہ چوبیس گھنٹے میں آپ چلو ایک گھنٹہ دیکھ لیے کافی ہوتا ہے پورے دن اس اس میں سات آٹھ گھنٹہ ریل دیکھ رہے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو پورے دن اسی میں ہو تو آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جائے گا اور آپ کو چڑچڑاپن ہوگا آ آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا لیکن آج کل کے جنریشن چھوٹے چھوٹے بچے چبے پورے دن رات رات کو تین تین دو دو بجے تک لیٹ نائٹ تک فون یوز کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
جی یہ تو ہے مسئلہ دیکھیے جس کام کے لیے یہ بنا تھا جب ہم وہ کام لے ہی نہیں رہے تو یہ تو مسئلہ ہی ہو گیا
جی بھائی جان بالکل
جی اور سنائیے آپ کے حساب سے ہمیں کیسا استعمال کرنا چاہیے سوشل میڈیا کا
دیکھو ہمارے حساب سے تو سوشل میڈیا ایسے یوز کرنا چاہیے کہ جیسے ہمیں بس اس سے فائدہ ہو ہمیں نقصان نہ ہو بس ہمارا فائدہ ہونا چاہیے ہم جو ریچارج کراتے ہیں ہم جو اس سے نیٹ نیٹ کے پیسے پے کرتے ہیں اس سے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے نہ کہ ہمارا نقصان ہونا چاہیے تو یہی کارن ہے کہ آپ ہم سب جو ینگ جنریشن ہے میرا یہی سلاح رہے گا کہ آپ لوگ نیٹ کا اچھے سے یوز کریں بہت سارے اس کے فائدے ہیں لیکن آپ ویڈیو دیکھ کے گیم کھیل کے ایسے یوٹیلائز نہ کریں
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دییکھی ہے بہت سارے ہمارے پاس ایسے بھی نوجوان ہیں جو اس میں اپنا سارا کچھ گنوا دیتے ہیں گھر والوں کا بھی وہ کیا ہے بولے وہ کہ آد ہی بناتے ہیں
جی
لن میں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہر کسی کام کے بارے میں اس کی اچھائی ہو پر دھیان دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے اور جتنا ہو سکے آپ سے اس چیز کی کری ہے کہ ہم اس کے نقصانات سے بچ سکیں
ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کو چشمے لگ گئے ابھی سے ہی کافی چھوٹے بچے لوگ چشمے پہن کے گھومتے ہیں جن کو دکھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کیا آپ نے غور کیا ہے کبھی
جی بے شک ہاں کیوں نہیں دیکھیے پچھلاام میں جو میرے حساب سے تو جو آج کل کے بوڑھے کی نظر ہے وہ ہماری ب چوں کی نظر ہے مطلب جتنی اچھی آنکھیں آج ہمارے بوڑھوں بزرگوں کی ہے ویسی ویسی آنکھیں ہمیں جیسے ہم چھوٹے بچوں کے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ کو کھپ کر دیا ہے وہ دیکھ کر یا دیر کو جاگے ہوئے تو اس سے ہو جائے ہے ہماری آنکھوں پہ بھی نقصان سب کو بہت سے نقصان ہی ہے جیسے یہ ہم اس کے عدی بن جاتے ہیں اور جس چیز سے پانی بن جاتے ہیں اس کی آوازنے بہت مشکل ہوتی ہے چلو جی بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ آپ کو سلامت رکھیے اللہ حافظ چلو جی الہا نے چا تو آگے بھی بات ہو